السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام الام وورحمۃ اللہ وبرکات اور سنائیے کہتے ہیں آپ
جی جی سب بڑھیا
اچھا جی بس پڑھ اللہ کا شکر الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور کھانا وغیرہ ہو گیا
ہاں جی ہاں جی بس یہی ہے صحتوں پر دھیان دے رہے ہیں تھوڑا
اچھا ہاں ماشاء اللہ بہت خب اور دینا بھی چاہیے
ہ چ کنجی
ہاں میں بھی ماشاء اللہ سے اب صبح اپنا سیر پہ نکل جاتی ہوں اپنا صبح ٹھنڈی ٹھنڈی تازی تازی ہوا لگتی ہے
جا
تو ماش پلا دن بہت اچھا گزرتا ہے
جی تو یہی ہے کہ آج کل تندرستی ہزاروں نعمت ہے اور آج کل ہاں آج کل دیکھ رہے ہیں انسان دولت جو کمانے کے چکر میں صحت جو ہے اس پر اس کو داؤ پر لگاتے جا رہا ہے اور پھر جی اس ی اسی کمائی ہوئی دولت کو پھر واپس صحت پانی پر لوٹا دیتا ہے
ہاں جی جی جی حقیقت میں آپ
ہاں جی جی جی
تو مطلب یہی ہے کہ اس مشینی طور پر جو طرج یہ زندگی بہت آرام دائک ہو گئی ہے بٹ جو ہمارا جو جسم جو ہے بیماریوں کو جو ہاں گر بھیی بنتا جا رہا ہے ڈائبٹیز بلڈ پریشر اور جو دل کے ہاں وہ ہمارے لیے ہم عام ہو چکے ہیں کیونکہ ہماری لائف اسٹائل جو ہے وہ بدل چکی ہے
ہاں حقیقت مے بے شک اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دیے اور صحت مند زندگی جینے کے لیے تندر شہید رکھنے کے لیے اکسزایز اس کو بہت ضروری ہے
تو ہم اگر ایکسرسائز کرتے رہیں تو صحیح رہے گا اور بد بنا ہی ایکسرسائز اور کے جو مطلب حالات ہیں وہ بدل سکتے ہیں پھر
جی جی ماشاء اللہ سر ویسے بھی دیکھو ذرا سا ہم اگر کچھ زیادہ کھا لیتے ہیں تو پیٹ میں دقتیں ہونے لگتی ہے اسی کا ہاجمہ کرنے کے لیے اگر ہم کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کچھ کرتے ہیں کیکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کھانا کھا کے آ کو تھوڑا سا ٹہلنا چاہیے لیکن آج کل انسانوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹہل بھی پاائے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے تو مطلب آپ کچھ مطلب یہ بتائیں کہ اگر کوئی ویکتی ہے وہ پورے دن میں مشروم رہتا ہے کام کام کام میں تو وہ کیسے مطلب اپنے شریر کو سوست رکھ سکے
دیکھو میرے نظریے سے تو دیکھا جائے مجھے تو تو یہ لگتا ہے جیسے میں ورکنگ ہوں تو میں کام کرتی ہوں تو میں اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتی ہوں تو میں کیا کر جب میرے کو کام ہوتا ہو میں اپنے کام سے تھوڑا فری ہو کے ایک آدھ منٹ کے لیے تھوڑا سا اٹھ جاتے ہوں اپنی سٹنگ پہ سے پھر تھوڑا سا چلتی ہوں اپنے ہاتھ پیر کو مومنٹ کرتی ہوں کیوںکہ جتنے ہم اپنے ہاتھ پیر کو ہلائیں گے نا اتنی ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کچھ نہ کچھ بلڈ سرکولیشن ہوتا رہتا ہے
بالکل بالکل صحی فرمایا
چیں گے کہ نہیں بیٹھے بیٹھے رہے ہیں بیٹھے بیٹھے سارے کام کر لیں تو اس سے نا ہمارے ہاتھ پیر بھی جگڑ جاتے ہیں خونوں کا نسوں کا خون رک جاتا ہے وہ صحیح سے چل ہی نہیں پاتا ہے
جی جی مطلب یہ ہے کہ ا مطلب اج کل جو دیکھ
جی جی
جی صحت کے پرتی بیدار نہیں ہوئے ہیں لوگ اور ہماری جو ترقی ہے اور کامیابی ہے وہ اب کپلی ثابت ہو رہی ہے کیونکہ جو اصلی ترق کہ ار اسلی پونجی جو ہوتی ہے وہ تو صحت ہوتی ہے نا
ہاں ہاں تعالی نے دنیا کے نظاموں میں اتنی چیزیں اتنی مخلوقیں پیدا کی ہیں سب چیز پیدا کی لیکن اس میں سے ہمیں روپ دیا انسان کا جب ہمیں انسان کا روپ دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیں آپ کی صحت کا دھیان اپنے سے زیادہ رکھنا ہے کیونکہ جب ہم دھیان رکھیں گے توب ہم سارے کام مکمل طریقے سے کر پائیں گے لیکن ہمیں اپنے آپ کو بے فکر سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے اچھا برا جیسا مرضی مل رہا ہے کھا لو پھر بیمار ہو جائے پھر دوائیاں کھا لو تو اس سے تو بہت رہے نا اس پہ احتیاط بھی برت
جی جی تو اسی مطلب سور سے سور کو مطلب جگانے کے لیے ہم آ ہم سیا کہ کہ سنہرے جو ہے نیم کہہ سکتے ہیں اصول پر بات کریں گے تو کچھ اصول تو اس پرکار ہے کہ سب سے پہلے سب چہت کو جو ہے مکمل بنانا
جی جی ماشاء اللہ بات خوں
جی جی تو صحت کو مکمل بنانے کے لیے کچھ نسخے جو ہیں وہ ان کو مطلب بتائیں تو ان تین چیز جو ہے یا بنیادی چیزوں پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں دیک
جی جی
جی پھیلا تو ہے جسمانی صحت
ہاں جسمانی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے آج کے روزمرہ کی زندگی معوشم میں ناوگ اتنے ب ہو چکے ہیں ان کو خیال ہی نہیں ہے اپنی صحت کا اپنے جسم کا بالکل کل بھی دام نہیں ہے
جی پھر اس کے بعد آتا ہے جین ست یعنی اگر ہمارا جی دماغ پرسکون اور تناؤ سے آزاد ہوگا تو پھر ہماری جو جسمانی صحت بھی ہے آٹو مٹک صحی رہے گی اور پھر تھڈ ن جی
اپنے سے مزات دلانے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں روز دس پانچ منٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ج ریگولر
جی جی صحیح ہے تو مطلب یہی ہے کہ جو مطلب ایکٹیویٹی ہے اس کے سہارے ہی ہم بیماریوں سے دور رہیں گے ورنہ بیمارییاں جو ہے ہماری شریر میں گر کر لیتی ہیں
کہ جو لازمی ہے وہ چیزیں کرو اور غلط چیزوں سے دور رہو
بالکل بالکل صحیح صحیح فرمایں آپ نہیں اور یہی ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مطلب پس کو نیند بھی اس کا جو اہم حصہ بن جاتی ہے کیونکہ ہاں تو اگر نیند نہ لیں صحیح پیٹرن میں تو اس کی وجہ سے ہماری صحت پر برا اثر پڑتا ہے
جی ماشاء اللہ صحت اس میں سب سے زیادہ سب پوری نیند وقت کے حساب سے ہمیں سات آٹھ گھنٹے لینی بہت ضروری ہے اس کا بہت بڑا رول ہماری زندگی میں ادا ہوتا ہے
جی جی جی تو یہی ہے کہ جی اگر ہم نیند صحیح سے لیں تو نیند کے دوران جو ہمارا جسم ہے وہ اپنی خود مرمت کر لیتا ہے اور جی تو ہمیں کم سے کم سات آٹھ آٹھ گھنٹے کی پس کی جو نیند ہے وہ لینی نہایت ہے اور نیند کی کمی سے سیدھے طور پر ہمارے دماغ اور ہاجمی پر متاثر ہوتا ہے اور کثرت جی جی اور کثرت سے پانی کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہائڈریشن بھی جی ہائڈریشن بھی بہت ضروری ہے
جی صحت کے لیے سب سے زیادہ ضروری اچھا کھان ال اچھی ایکسرسائز اچھا پانی صاف ہوا سدھ ہوا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیوںکہ یہ ساری زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری جتنی بھی غذایں ساری ہم پہ اثر کرتی ہیں س تو جتنی ہی بہتر ہوں گی ا اتنا ہمارا شریر تندرست رہے گا صحت
جی اکثر آج کل دیکھ رہے ہیں آپ کہ لوگ جو ہیں ا چائے کافی کولڈ ڈرنکس تو پی رہے ہیں لیکن جو پانی ہے اس میں کٹوتی کر رہے ہیں آپ کو ہم کو بتا ہوگا کہ ساٹھ پرسینٹ جو ہے ہمارا پانی سے ہی بنا ہوتا ہے بٹ لوگ ا پانی پیتے ہی نہیں ہے
ہاں ہاں یہ تو ہے ہی اس پھر د تیں ہو جاتی ہیںوگوں کو
جی جی
ماشاء اللہ دیکھے نا آپ سے بات کرتے کرتے میں نے مطلب ماشاء اللہ ایکسرسائز بھی ہو گئی ہاتھ پیروں کے نشے بھی گر گئی اور وقت بھی ایسے گزر گیا ماشاء اللہ پتا ہی نہیں چلا آپ سے بات کر کے
جی جی بالکل بالکل
تو بس یہی کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے ایکسرسائز کرنی ہے پانچ سے دس منٹ خود کے شریر لینے نکالنے ہے اور لوگوں کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ جب تک صحت زندہ ہے تب کم زندہ ہاں جی اللہ حافظ حساب سے بات کر کے اچھا لگا